بس اچھے سے بائی اور
بھائی مجھے بہت پھیر رہا ہے پانچ منٹ ہو گئے تھے
کیا کیا
اور پانچ منٹ اب چھڑناا اس بھائی اس کو مسئلہ نہیں ہے پانچ منٹ ہم ای مسئلہ یہ ہے کہ کال ضائع ہو گئی ایک
ھرنہ کیا ہوگئی نہ بھائی
چلو کوئی بات نہیں بھائی قسمت میں نہیں تھی ہم ہاں بھائی اور بولو آپ
پانچ منٹ کو کچھ نہیں ملتا ہے بھائی
پ کام لے کے دس منٹ ہے نا منیمم
اچھا ٹھیک بائی اور سناؤ آ بائی
بائی شکر اللہ کا بھائی
بھائی اللہ کا شکر ہونا چاہیے اور کیا بت
بس ب شا بھائی بائی اور زندگی بھائی زندگی میں کچھ چاہیں بائی ہاں بائی ہاں بس سنو کال کے دوران فار ایگزامپل فار ایگزامپل آپ کا اپنا نیٹ چل رہا ہوگا ابھی کال کے ٹائم کرنے کے ٹائم
ہاں
پھر وہ ختم ہوگا پھر اب ہاٹسپاٹ ڈالو گے نا اسی ٹائم اور کسی پہنچ جائے وہ کبھی نہیں کرنا ہوائی ایک ایک مطلب کہ جب کال کرو گا اینڈ تک وہی ن ہونا چی اگر خود کا ن نہیںٹ تو خود کا ہی نٹ فائبر ہے تو خود کا وہی فائبر ہونا چاہی یہ ورنہ کال ڈسکنٹ
ب م میں لٹیڈ ڈالتا ہوں
آپ کو یہ میں نے سنا تھا آپ کی لاٹری میں سے نکلا تھا فون آپ کو یہ لوٹری میں سے نکلا تھا فون یا کسی نے دیا تھا
لایا بھائی کیا کرے لاٹری میں کہاں سے نکلے گا
آپ نے تو کہ بس پیسے نہیں کہاں سے لیا
میں نے بھیجا نا وہ فون تو اور جمع
مطلب کہ وہ پیسے کہاں سے لائے آپ بول رہے تھے نا اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے
دیے تھے لیکنے
وہی نا مل رہا نا آپ کو لاٹری میں سے ایک حساب سے
ہاں لاٹری میں سے پیسے ملے لاٹری خریدی سو روپے کی
اچھا ٹھیک بول
ورنہ کیا بھائی کیا کرے غریب ہے بھائی بہت ایک ہی کمرہ بنا رہے ہے کیا کرے جبڑی میں رہتے تھے بھائی بل نئر بننا چ تو م میں بن پیسوں س سے م میں گھر کے لیے کچھ چیزلاؤں کھڑکیاں دروازہےلاوں کیا کرے
میں نے سنا آپ کو تو ونٹر میں ٹھانڈ لگے گی وہاں تو ونڈوز بھی نہیں ہے بھائی کھڑکیاں بھی نہیں ہے
مگر نہ کہ میں سوچتا ہوں پرو والا کچھ بھیچنا چاہیے یا یہی کمپنی والی زیادہ پیسے دیتے
بھائی لالچ نہیں کر رہے ہیں بھائی ہم ان کے لیے اچھے کام کریں گے ہمارے لیے کریں گے ہے نا بھائی
ورنہ کیا بھائی اچھھی خاصا آپ دیتے پیمنٹ بوائے میں گھر کے لیے دروازے لاتا
بھائی اور بولا بھائی اب کچھ شاعری سناؤ اچھی سے ش یا کوئی کہانی بولو ب م جب کہانی ایک دم بولو آپ کو وہ کہانی یاد ہے جب ہم م اسکول میں جب ہم گئے سونا مارگ
ورننا کیا سون مرگ گ پکنک ننا ک وہ سٹوری بن کیا وہ اسٹوری مت بولوی بئی
بھائی اس دن کیا مزاق کیا بھائی بھائی بھائی میں اسکول جائیںے نظر دینے کیا بول رہے ہو
وہ کیا کریں گے بھائی ادھر جا کے میرے کو پچھلی بار بہت فون کیے جب نہ یہ ملنے گئے تھی جبنا پچھلی بار ہاں ساری یچرس ن شافیہ میم سرایہیا میم رایہ میم ن ساری ٹیچر خدا کی قسم سہیب قبول نائیب ریان کو بولنا ارسلان کیوں نہیں آئے ادھر میں نے بولا میں بزی تھا میر پھر کو سب نے کیا ساری ٹیچر ن کہ وہیں سے ریان کے فون سے ریان کے فون سے کیا
اچھا تو ریا نہیں کروایا ہوگا
نہ ان کو ٹیچرس نے بولا تھا ہاں ریان نے بھی کیا فون میں آؤوں گا لینے
ریا نے مجھے بھی فون کیا تھا مگر میں شادی پر تھا اس ٹائم تو میں شادی پر تھا وہ تب اسکول میں تھا تو اس نے ٹیچرس کو بولا ہو ہی شادی کرا ہے ہےا اسی لیے نہیں کیا ہوا مجھے
ہاں گل کیا
ہاں بھائی ہاں
کیا کرے بھائی مج کو موڈ ہی نہیں تھا میں نے بولا کیا کریں گے ادھر فضول میں میں نے بولا کیا کریں گے ادھر جا کے
ہاں بھائی ہاں پہلے ہم بول دیتے ہم کب وہاں سے نکلے اب بول رہے ہیں وہاں کی یاد آ رہی ہے اب ہم بول رہے ہیں ہم کب ایسے ہی سے نکلے سر بولیں گے کالج پھر کالج میں جا کر بولیں گے وہاں ا کالج میں مزہ نہیں آ ہے ابھی برے کالج آتے ہیں نا بھائی پھر جب کالج سے نکلیں گے پھر بولیں گے کالج بھائی آپ کو امر سنگ آنا ہے نا بھائی
بھائی میں سوچ رہا ہوں میں کہیں کسی کالج میں جاؤں نہیں میں گھر میں مزدوری کروں
بھائی بہ تو صحیح ہے مگر کالج میں تو ایڈمشن ضروری
ہاں ایڈمیشن کر کے رکھیں گے میں دن میں اٹھاتا ہوں یہی اینٹے وینٹے ریتا ویتا اٹھاتا ہوں کیا کرے بھائی غریب ہے
ٹھیک ہےا اچھا ٹھیک
ورنہ کیا بھائی پتھر وتھر اٹھاتا ہوں دن میں توڑتا ہوں
ہم جب ٹویلتھ نکلیں گے نا پاس انشاء اللہ
ہاں بائی
ہم جائیں اگلے سال اس کی کمپنی میں جس کا آپ کو سمجھائے جو گاؤں بولنا نام نہیں بولنا اس کو بس سمجو
کس کا
جس کو ایپ ہے
کس کو
ب اس کے ایپ میں نا بھائی جو نا کشمیر بھائی بولا س نا نام نہیں بولنا بھائی کیا کر رہے بائی اس کے نہیں اب آیا سمجھ کون
اچھا وت سری ہاں بھائی سچومہ
ہاں
وہی نا
وہی ہاں جو آپ کو سمجھ ہے اس
ہاں, کیا کریں گے ادھر ڈلیوری بوائے-
بھائی کچھ بھی بائی-
مکیہ
بھائی نہ کچھ- کچھ- نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے-
بہتر ہے ورنہ کیا میں سوچ رہا ہوں کچھ نہ کچھ کریں گے ٹویلتھ-
ہاں بھائی ہاں بھائی چلا کریں گے ونٹرس-
ٹونٹی سیون میں ٹونٹی سیون ہونے والا ہوں اب کیا کریں-
بھائی ابھی- بھائی صرف کبھی-
میرے کو ب رہے تھرٹی تھرٹی تھرٹی ہو جاؤ- میرے کو بوریا ھٹی ہو جاؤ شادی کریں گے-
بائی سنو یہ ایک بات سنو کچھ ایسا ہو وہ مجھ- کو ملی میں اس کو ملا بھائی-
ہاں میں اس کو ملی تو اس کو ملا میں اس کو چاہا اس کو چاہا- ہاں بھائی میں نے تجھ کو چاہا اس کو کہا میں نے- ہاں بھائی اس کو ملا اظہار ہوا محبت ہوا- ہوا دل ہوا دل توڑا اس نے- پیار ہوا، عشق ہوا، پیار ہوا واہ واہ بھائی کیا بات- تبائی-
پھر کو یوں ملا وہ تنہا تھی میں اکیلا تھا بس تھے- اور کوئی نہ تھا وہ رونے لگی میں بے بس- رہا نہ ازا رہا بس فرق ص اتنا تھا وہ مٹی کے اوپر- پر روتی رہی مٹی کے نیچے، میں مٹی کے نیچے -
سوتا رہا بھائی کیا کرے-
میں نے عورتیں نے اپنے پیشہ بنایا- پستٹول کو اپنے کمبر پہ لگایا رات کے شکاری نے- لے شکار پ بندوق کی نوک-
بسب چھوڑو بھائی آ سانے لگے بھئی- ب سان ل ہاں بائی بولو -
اپنے پیشہ بنایا پستل کو- اپنی کمبر پہ لگایا رات کے شکاری نکلے ہے شکار پہ بندوکی نو پہ لوگوں کو نچار-
اوہ- اوہ ہو بھائی او-
یہ نظر بھی عجیب تھی اس نے دیکھی- تم نے نظر سب دیکھ کیا ایک دفعہ پھر کسی کو نہ دیکھا کر- میرا پہلا جنون تو، میرا پہلا جنون عشق اخری ہے- تو میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو- تو م ہے یہ خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو
اور کچھ بولو بھائی اور سناؤ
بھائی آپ بھی کچھ اچھا بولو بھائی-
بھائی کیا بول بھائی میرے کو تو یہی- ایسے ہی کوئی تلہلہن جم لگتا ہے ہاں بھائی
ماشاء اللہ بھائی وہ آیا نہ ملنے ہمیں سمجھایا تھا دل کو دماغ نے دل کے- دلیلیں بس جل میں رہے او او- اور باقی ہے ہمارے بیچ اگر صرف فاصلے تو کروں-
پڑھیں گے نماز وغیرہ تو پھر کریں گے ڈیڑھ بجے کھانا وانا- کھائیں گے نہا پھر پھر کتنے بجے آؤ گے کرنے-
بھائی میں کروں گاپ تب کال تو ہم کریں گے میں آپ کو پہلے کال کروں گا اپنے
ہاں ڈیھ بجے کےے بعاد مگر-
ہاں بھائی ون تھرٹی کے بعد ون تھرٹی کے بعد ہے نا
ہاں بھائی
پھر کریں گے برابر ہم تین بجے تک ہو برابر نا تین بجے تک پھر تین بجے میں نے لیٹ اٹا میں آلموسٹ آج بہت لیٹ اٹھا میں اس کے بعد نہاؤں گا کھانا کھانے کے بعد مے ایسے بہت موڈ آیا نہانے کا
ہاں
خھر تین بجے میں نہ ہوں گا پھر تب تک ریجوی ہوگا پھر ساڑھے تین چار بجے سے اور کریں گے لگ بھگ برابر سھے پانچ تک پھراڑھے پانچ چھ بجے تک ریسٹ پ چھ بجے سے لے کر ساھے سات تک پھر ایسے کھانا وانا ہو جائے گا پھر ساڑھے نو یا دس بجے سے اور ٹھیک ہے نا بھائی
ہاں بھائی اور کیا؟ کل تو بہت تھک گئے تھے بھائی کیا کرے کل ختم ہو گیا
چلاات بائی بھائی کون سا میسیر نالو بھائی بھائی لو یو بھائی آپ کو میری جیسی چوائس ہے بھائی ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ
اور نے کیا بائی بائی کو وراٹ کوہلی تو دن کال جان ہے
بھائی ایم ایس دھویاورٹ کوہلی بھائی
وہائی ایم ایس دھونی
او ہو امزونیا بابر اعظم بھائی
بھائی ایم ایس دھونی ایم ایس دھونی جام لگتا ہے اپنا آئی ہیٹ پاکست ان آئی ہییٹ پاکستان
بھائی محمد رضان یا باب محمد رضوان یا بابر اعظم
بھائی بابا اعظم
او ہو بائل لای بائل
کرن کیا بائے
بائی ختم ہونے والی ہے یہ بھی ابھی تو ہم نے ابھی تک ایک اور کال کی ہوتی ہے نا وہ ضائع ہو گیا نا ایک کال ہے نا بھائی
وورنہ کیا بھائی اذان بہونے لگی آ
بائے
نماز بھی پڑھیں گے وضو وغیرہ بنائیں گے کھانا چانا کھانا شانا کھائیں گے نماز پڑھیں گے وہ وضو بنائیں گے بھائی
تو ہنستا ہے تو کبھی دھر سے مسکراہ ہی صحیح کوئی راستہ نہ تو خود سے راستہ کوئی بنا تو صحیح دستک دستکتے بھی بہت دل کا در کھلا ہی نہیں دل میں در تھا
ہلو اللہ حافظ بھائی فیامن علیہلہ فیامن اللہ الللہح حافظ بھائی بھائی سب کو آپ سلام کرنا السلام علیکم بھائی اوکے مجے سالن ساگ پکایا شاید کیا کر گاس وغیرہ کھاتے ہے غریب ہے بھائی
اچھا ٹھیک ہے بھائی چلو اللہ حافظ فمدلہ ال حاظ
السلام علیکم بھائی